ہلو
ہیلو السلام علیکم
ہ ٹھیک ہے آپ
جی میں ٹھیک ہوں آپ خ ایسے ہیں
ہاں میں ٹھیک ہوں اب تو تیاری چل رہی ہوگی عید کی
جی عید کی تیاری چل رہی تھی بس مہندی مہندی لگا کے ایک دم
اچھا صحیح ہے آپ تو ٹائم بھی کام ہے ما
آ ک کہد
ہوں ہوگ سئی ت ار
ہاں تیاری موسٹلی تو ہو ہی گئی ہے پریس وغیرہ یہ سب تو سفائی وغیرہ تو وہ تو سوابی ہوگی صفائی جو تھوڑی ویسی ہوتی ہے نا دھلائی وغیرہ چیئر ویر صاف کرنی وہ پہلی ہو جاتی ہے
آپ کیا کر رہے تھے آپ
بس اب کچھ نہیں اب ہم روٹی بنانے جائیں گے
اچھا کیا بنایاج
آج بنائیے آلو کی سبزی
اچ روزارا خھطا جاب
روزہ رکھنا تھا لیکن جو ہماری والدہ ہیں انہوں نے منع کر دیا تھا
چھ
آپ نے رکھا تھا
نہیں
اچھا اور جی آپ نے بنا لی
ہاں بنا لی کھائیں گے اب کھانا تھوڑی دیر میں
کیا بنایا ہے آج آپ نے
چوولو
چھوولے چھوولے روٹییا چھلا چاول
چاول بھی ہے روٹی بھی ہے
اچھا سحی ہے بڑھیا
اچھے لگتے ہیں چھونے جاے
کیا پسند ہے ہیں وہ
مینڈکس میں لگوائی آپ نے خود لگائی لگوا کر آائی ہوں
جی نہیں مجھے تو آتی ہے مہندی لگانی ماشاء اللہ
اچھا سی ہے بڑ صی ہے آنی چاہیے م جی
اور کیا بننا تو بازار جو وہ ہوتے ہے اتنی پیسے لیتے ہیں مہندی لگانے کی
ہاں بھیڑ بھی رہتی ہے
وہی تو اور جلد باز میں ایے کیڑم کاٹے کر دیتے ہیں
ہوں کتاب میں ایک ہی ایک ہی ہاتھ پہ لگائی ہوگی جب خود لگاتے ہیں تو
رہ جاتا ہے جو گھٹ لگانے والا ہوتا ہے وہ ایک ہیاتھہ لگا پاتا ط بس یہی توس گھر میں اور ممبرس ہوتے ہیں ان کے تو لگ جاتی ہے پھر بھی
ہوں ہاں وہ تو آپ لگا لیتی ہوں گی
ہاں اور کیا کر رہی تھی اب آپ
اب میں لیٹ گئی تھی تھوڑا کام کر کے صفائی وغیرہ کر کے تھوڑا سا ہاں صبح سے کام کام
صحیح ہے تو آرام کریے کل کا جو میری مین ڈریس ہے وہ تو میں کل پہنوں گی نہیں کیونکہ پرسوں میرا ایگزام ہے پھر وہ ڈریس پہننے کچھ فائدہ نہیں مجھے اس کو ڈریس پہن کے جی وہ ڈریس پہن کے پھر مجھے پڑ نہیں رہے وہی تو ایکسائٹمنٹید کی زیادہ ہی نہیں ہے پہلے میں نے الج کی ڈریس پرریس کرائی اپنی عید کی ڈریس پرریس
ہاں ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے اور کیا پھر پڑسو دام ہے دل بھی نہیں کرتا پھر کپڑے پہننے کو اور نئے نئے کپڑوں میں اور پڑا بھی نہیں جاتا سال کا سا کاا ہے
وہئی تو اس لیے میں پہنوں گی نہیں وہ پھر میرا ایگزام میں وہ ایوننگ میں تو بس سیت بھی ای سےے نکل جائے گی ت باسی کو پہنوں گی اب میں
سک
فنڈامنٹل آف ای کامرس جی لاسٹ اگزام ہے ہ وہی تو لگے نہیں رہ تسی
ہاں تو کوئی نہیں باسی کے بعد منائیے گا
ہاں کیا ہوتی باتی تھا مطلب لاسٹ چھٹی ہوتی ہے پھر
ہاں اب کیا
تو آپ کیا کر سکتے ہیں آ مجبوور ہے
کیا کریں مزے
جی ہو گئی ہیلو جی سب خری سیحمد للہ آپ بائیے آپ کے گھر پہب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بس عید کی تیاری میں ہے سب
آپ تو کل کی عید ہو جائے گی انشاء اللہ
ہاں رہتا ہے پھر سامان وغیرہ نکالنے ہاں میں نے لگوا لی
تو آپ نے تو مارکیٹ سی لگوائی ہوگی آپ کو بھی یاد
نہیں مجھے نہیں آتی میں تو مارکیٹ ہی لگوائی تھی
اچھا تو مارکیٹ میں تو بہت پیس لیے ہوں گے
ہاں وہ لیتے تو ہے پیسے ان کا آرٹ ہے یہ
ہاں اورو کیا ن ان کے مزے آ جاتے ہیں مہندی لگانے والوں بوب لیڈیز آتی ہے ہاں اور کیا مجبوریاں لگوانی تو
دس منٹ میں لگا دیتے دونوں ہاتھوں پہ ابھی تو میرا کلر بھی نہیں آیا مہندی کا ابھی تو یلو یلو ہو رہی ہے
جی جب میںریی آپ نے چھٹا دی نا
ہاں اب کام میں کہاں وکس لگاؤں کام کروں گی تو سب پتا چل جو چیز میں ٹچ کر رہی ہوں سب پہ
ہاں یہ تو ہے تو بس دس منٹ کے لیے لگ لے گا پھر ہینڈ واش کر لیے گا
ہاں چلیے ایسے ہی کروں گی اب میں رات کو سوتے ٹائم لگا لوں گی کام سے فارغ ہو کر
ہاں صحیح ہے ہاں میں نے پیچھے والے ہاتھ پہ تو لگایا تھا مکس ابھی آگے والی کی چھٹائی نہیں ہے میں جب چھٹاؤں گی تب لگؤں گی مکس
اچھا مندی لگا لی آپ نے لیکن ایگزام ہے آپ کا
تو خری لو مجھے بہت پسند ہے میرا تو دل کرتا ہے ہاتھوں ک تو چھوٹٹی ہی نہیں مہنتی
تو آپ لگاتی رہا کریے ب آپ کو تو آتی بھی ہے
ہاں میں تو لگاتی رہتی ہوں
ہ
وہی تو جب آتی ہے تو کیوں نہیں لگائے
صحیح اور کیا یوز کرو آرٹ کا جو ہمارے
تو آتے جاتے رہتے ہیں عید تو سال میں ایک بار آتی ہے
دو ہی فیسٹیول ہوتے ہیں اور کیا
ک لگائی لیا ہلکی ہلکی سی لگائیے بس تھوڑی تھوڑی سی
اچھا اچھا ہاں صحیح ہے چلیے کوئی نہیں
ہی جلد جلدی لگئی بس
اچھا اچھا پھر تو کل آپ کہیں جائیں گی بھی نہیں گھومنے
ہ وہی تو کھائی نہیں گیسٹ آئیں گے ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے بس پڑتے رو پڑتے دن سے دل بھی تو نہیں لگتا
ہاں یہ تو ہے ہی فیسٹیول میں پھر ہاں دو ہی تو فیسٹیول تو پھر اس میں بھی ایگزام وہئی
پیو والی ڈیٹ رکھ دی تھ
ہاں ایک دن بعد بھی ہو جاتی تو صحیح رہتا
یہ تو پہلے کلے تھ چاہے تو آج ہی کر لیتے ہیں ایگزام فری تو ہو جاتا اور کیا
ٹینٹن بھی ہماری تو لائٹ بھی چلی گئی
جی
ہماری تو لائٹ بھی چلی گئی
لائٹ بھی تو بہت وہ کر رہی ہے ڈرامے
ہاں آ رہی ہے جا رہی ہے بس دھر صبح بھی ہم آئی تھ دیر میں آئیے لائٹ ہم جو ہے کام کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں پریس وغیرہ بڑے وغیرہ بنانے تھے اب ویٹ کر رہے انتظار کرتے اتھر لائٹ کا
بنا لٹ کے کچھ کام ہی نہیں ہے
ہوں، آپ کو گرمی میں
ہاں گرمی بھی گرمی بھی بہتاحشا ہے
ہاں
کچھان نہیں آپ سے نک ج تب آپ کھانا کھائیں گی
ہاں میں کھانا کاؤں گی تھوڑی دیر میں سب کے ساتھ ر سو کھائیں گے جی
کاتی کاتے ہیں توب سوا جاتے ہیں
ہوں نماز پڑھ کر پھر سب لوگ
ہاں فارغ ہوگ سب کاموں سے
ہ ہاں جی
ٹھیک ہے
اور بتائیے آپ میں سوچا آج بات کر لوں میں
ہاں اور کیا اسے ٹائم ہی نہیں ملتا مرنا
ہاں کھ بھی لو کیا ا کی تیاریاں ہو گئ ا کی
جی
کھ بھیلو کتنی تیاریاں ہوئی اس
تو کلدھرب تو ہو جائے ہو ہی جائ گی ساری تیاریاں اور آپ بناتی ہیں پر
عید پر شیر چھولے بڑے بریانی
صحیح ہے تو ہم صحیح ہے تو ہم آ جائیں گے کل آ کے گھر
آپ کا تو پیپر آپ کیسے آئیں گی پیپر کے بعد آ جائیے گا جی
جھی ہاں یہ پر تو پھر کھانے وانے بنتے ہیں
ہاں یہت یہ تو کام عید کم کام زیادہ رہ
وہی تو گیسٹ آتے ہیں کاٹین کرنا
ہوں کھانے پکانے میں رہ جاتے ہیں بس تیار ہونے کا کو دل نہیں چاہتا پھر
اتنی گرمی میں تو ہو ہی تو بس دل جاتا ہے ای میں بیٹھا رہا ہوں بھاری مت نکلو
لیکن سبی تک
ہاں اور کیا کرنے پڑتا ہے یہ باہر نکلنا پڑتا ہے
ہ کیا؟
بسب میں روٹی بنانانی جا رہی تھی
اچھا
جی
توپا گریی بناات ہیں روٹی
نہیں نہیں امی ہیں میری ان کے ساتھ نا کیو
اچھاچ
جی اتنی گرمی میں تو ہاں وہ اتنی گرمی میں تو ساتھ ہی ہے نا جلی جلدی بن جاتی زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں رہنا پڑتا وہی تو ہاں تو یہ دو لوگ بناتے ہیں تو جلدی بن جاتی ہے
ہاں صحیح اور کیا صحیح ہے آپ بھی جائیں گی بنانی ہے آپ کو
آگی میں بناتا تھا بہت پل سے
اچھا اچھا
گئے چار پانچ سال ہو گئے
چلیے بڑھیا آنے چاہیے ضرورت ہو تو بنا لو
تو اب تو آ گئی بنانی روٹی پراٹے
اچھا اور کیا کیا آتا ہے آپ کو بنانا
مجھے میگی آتی ہے پاستا آتا ہے سینڈوچز آتے ہیں سینڈوچز تو میرے بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں بہت زیادہ
اچھا تو آپ نے ہمیں تو کبھی نہیں کھلائے
جی آپ عید پر آئیے گا ہم آپ کو بنا کے کھلائیں گے ہاں ایکج پر
ٹھیک ا آپ پہلے پیپر دین ہے اپنا
پیپر تو دینے ہی ہے
ہاں پس ہی نہیں ہ آپ نہیں بناتی ا پر کچھ
کچھ کانے میں میں نہیں بناتی ما بناتی ہیں اور میری بہن بناتی ہیں
اچھا اچھا
جی ہاں میں مزہ کرتا ہ
اب تو پڑیں گی لیکن آپ مزے تو کریں گی نہیں آپ
ہاں بھی ابھی مزہ نہیں کری ابھی تو م ج لگ نہیں رہی د
ہاں پیپر دینے کے بعد رہے گی آپ کو یہ
پرسوں کے بعد لگے گی عید جب عید ختم ہونے والی ہوگی جب لگے گی عید
ہ لیکن چلیے تو یہ لمبی چلتی ہے
ہاں پھر بھی لیکن جو مین ڈیز کی بات ہوتی ہے وہ تو الگ ہی ہوتی ہے تو پہلے دن کی بات ہاں مجبوری ہے چلیے ٹھیک ہے پھر ہو ا آباد روٹی بنا لوں میں اب ٹھیک ہے فیمانلہ
اللہ حافظ